وعلیکم السلام بھائی جان
السلام علیکم بھائی جن کہیے نا اور کیا ہو رہا ہے سب خیریت ہے
ہاں سب خریت تھا بھائی گ
آپ کا آواز کچھ زیادہ دور سے آ رہا ہے تھوڑا تیز بولیے نا
ا
اور کہے پھر کھانا وانا ہو گیا
ہلو
ہلو
ہلو
ہلو
ہاں بھائی جن جواب آاز جا رہی ہے
ہاںرے بولنا کھانا کھا لی ہاں
ہاں کھانا کھا لی ہے بھائی جان
اور کیا ہو رہا ہے ہاں ابھی تو نہیں کھائے ہیں کھائیں گے تھوڑا بہت بار
ابھی تو ہم چھت پہ ٹہل رہے ہیں
ہ اور بتائیے پھر کیا کیا کھائے ہیں آپ
ہم تو چاول سبزی کھائے ہیں
ہ اور پڑھائی وڑھائی کیسا چل رہا ہے
ہاں پڑھائی لکھائی کافی اچھا چل رہی ہے
ہ اور کہے پھر تو ابھی کہیں گھومنے نہیں جا رہا ہیں آج
نہیں گھومنے گیا تھا دوستوں کے ساتھ کافی آج گھومے ہیں پھرے ہیں
ہاں کاہپ نہ جوئے تھ بس بات
ایسے گاچھی ووچھی میں گھومے ہیں آم ام کھائے ہیں لیچی اوچی کھائے ہیں
کیسا لگا ہے لیچی میٹھائی ل کیسا
اب تو لیچی تھوڑا تھوڑا کھاٹا لگ رہا ہے کیونکہ بارش کے کن تھوڑا کھاٹا لگ رہا ہے بارش ہو ہونے لگے گا تو میٹھا ہو جائے گا
اس دن ہم نہیں کھائے تھے تو کھٹا لگ رہا تھا بہت زیادہ کھٹا ل رہا تھوڑا بھی
ہاں کیونکہ بھائی جان بارش نہیں ہو رہی اس کے کارن ابھی کھٹا لگ رہا ہے بارش لگے گی
ہاں ہ یہ تو ہاں ہم تو صبح ہی گئے تھاک ف مب ج
وہ ایسے آپ گاؤں میں رہتے ہیں
سھا میں
بھائی جان آپ کی آواز کچھ گھر گھرا کے آ رہی کیوں
پتا نہیں ہم تو شانتی سے بیٹھے ہوئے ہیں ہوتا ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے
اوکے بھائی جان نیٹورک کا ہی پربلم ہوگا نہیں
تو ا ہو جاتتا ہے
ہاں بھائی جان وہاں پہ بارش ہو رہی ہے بھائی جان
نہیں بارش تو نہیں ہو رہی ہے لیکن بارش کے کن موسم ہوا پڑا ہے ہم تو سوچ رہے ہیں کہ رات میں بارش ہو جائے تو اچھا ہوگا ج
اور بھائی جب
اور بتائیے اور تو ہاں ابھی تو نہیں ہوا توگ تھڑا د پال
ا کھانا وانا بنا لیتے ہیں
ہاں نانےتے ج نہیں چاامن سلدی اور سب کچھ بنا لیتے نا آپ
ہاں ہم بھی بریانی وریانی بنا لیتے ہیں
ج
سبزی چاول بنا لیتے ہیں
کیسل
بریانی کو بنانے کے لئے سب سے پہلے تو پڑ رہے مطلب سامان کی ضرورت پڑتی کافی سامان کی ضرورت پڑتی
کون کون سے نام بتا سکتے ہیں کی سے کنا
اتنا اتنا تو مسالہ کا نام پت نہیں ہے بٹ لیکن بنا لیتے ہیں
ہ
جیسے تیل ہو گیا تیل پتا ہو گیا ہوں ا گرم مسالحہ آتا ہے
ہ ہ
اور گول می چ آ ہے تو سب کو پیس وس اس سے جاتا ت اور بھی بہت چیز ہو
اسر بریانی بنا لیتے ہیں شاکاہاری کی مساحی
ہم تو دونوں بریانی بنا لیتے ہیں بھائی جان
ہ کیسا لگتا ہے کھانے میں آپ کو اپنے ہاتھ کا اچھا لگتا ہے
دست بنتا ہے
ہ اور کہ صرف پہل رہا ہے تو پھر بھی چل رہا ہے کتنے منٹر فن ل تو ہیں آپ ج ج
ڈیلی پانچ چھ گھنٹہ کافی ہے
ہاں کس چیز کیا پڑھائی کر رہے ہیں
ابھی تو ابھی ہم کورس کرنے والے ہیں بی ٹیک کرنے جا رہے ہیں
کون سی برانچ سے
برانچ ہے وہ بی جی سی کوئی یونیورسٹی ہے نا اسی سے محالی میں
نہیں برانچ پوچھا مطلب سبجیکٹ ہے جیسے بہت ہوتا ہے جیسے کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ سول انجینیئر الیکٹریکل انجینیئر سی ایس سی ہے ہم لوگ بی سی ایس سی سے ہی ہے
کمپیوٹر سائنس
ہاں ہم بھی کمپیوٹر سائس انجینئرنگ سے ہی ہیں
اچھا کیا کوئی پرابلم اولم ہوتا ہے کیا
نہیں پرابلم تو نہیں ہو اچھا کرے بہت اچھا ہے لیکن تھوڑا دھیان دینا پڑتا ہے بیڈ لک نہ لگے تو اچھا ہوگا
کیا نہ لگے تو
بیٹ نہ لگے تو اچھا ہوگا کیری جو لگتا ہے نا وہ نہ ہی لگے تو اچھا ہوگا تو مط تو مانیے نا آپ کو چار سال کی جرنی میں لگ ہی جاتا گائے دو یا تین تو لگ ہی جائے گا کتنا بھی پڑھیے گا تو
تو پانچ سال لگ جائے گا نا
نہیں پانچ سال نہیں وہ جیسے کیری ہوتا ہے نا تو آپ اگلے سمیس کرنے چلے جائیے لیکن شہری کو آپشن ہوتا ہے تین آپشن ہوتا ہے نکالنے کا اگر آپ کا تین سال میں نہیں نکلا نا پھر اس کے بعد آپ ایک سال پیچھے چلے جائیے گا
ورنہ تین ہی س سال میں کورس کمپلیٹ ہو جاتا ہے
مطلب وہ نہیں بول رہے ہیں جیسے اگر آپ کا کمپیوٹر سائنس میں ہے اگر کمپیوٹر میں ہی اگر کیری لگ گیا نا تو آپ کو تین چانس ہوتا ہے نکالنے کا ٹھیک ہے ہاں جیسے تین سال نہیں ہوتے ہیں تین چانس ہوتا ہے جیسے آپ اگر سیمسٹر دیک دس پندرہ دن بعد ہی ایزام ہوتا ہے اس میں اگر کال گئے تو ٹھیک ہے اگر نہ نکلے تو پھر اس کے چار پانچ مہینہ بعد ایگزام ہوتا ہے اس میں بھی لانے کے لیے تو پھر ریزلٹ آنے کے دس پندرہ دن بعد ہوتا ہے اگر اس تو لاسٹ والے میں بھی اگر ن نکل پ نا تب آپ کا ایک سال پیچھے چلا جائے گا چار سال کی جگہ آپ کو پانچ سال کا ہو جائے گا
اچھا ایسا ہوتا ہے
ہوں
ویسے آپ کا کوئی پیچھا نہیں نہ رہا
ہاں ہمارا تو کوئی بھی پیچھا نہیں رہا ہمارا لگا تھا کہری یہی کچھ دو یا تین لگ گیا تھا لیکن ہم ایک ہی اٹمٹ میں سارا نکال لے
کافی پڑھنا پڑتا ہے ی
اگر آپ کیری نہیں لگان نا چاہتے ہیں تو کم سے کم چھ یا سات گھنٹے ایک دن کا پڑھنا پڑے گا
ہ
ہ ہارڈ ورک تو بہت زیادہ کرنا ہوگا پ ہی جات کچھ ہوگا اس میں بھی پھر چانس لے رہاتتا ہے نا جیسے کوئی پلیسمنٹ کا کوئی نوکری کا
اچھا اسی کے آدھار پہ مل جاتا ہے
ہ مطلب آپ کے اوپر ہے جو آپ سیکھ لیتے ہیں اگر اچھا خاصا مطلب پلیسمنٹ والوں کے سامنے انٹرویو سامنے سب کا رہتا ہے تو نکل جائے گا آپ کا
ویسے سیلری کتنا تک جا سکتا ہے
آ سیلری کے لیے تو تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے پڑھے ہیں کیا کیا سیکھے ہیں
اچھا اچھا مطلب ہنر کے ہنر کے حساب سے نہیں
جیسے اگر آپ اے آئی اچھے سے سیکھے ہیں سب چیز اچھے سے کر لیتے ہیں ہر ایک ایک چیز میں آپ ایکسپرٹ ہے آپ کا سی جی پی بھی اچھا ہے تو آپ کو یہ کچھ پندرہ لاکھ سے اسٹارٹ ہوگا
ہو
پندرہ لاک سے مطلب ایک سال کا پندرہ لاکھ دھیرے دھیرے اگر آپ چینج کرتے رہیے گا تو وہ ہاں تو وہی دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جائے گا
ہاں
ہاں اور بتائیے پھر
آپ کا آپ کا آپ کا کیا لگ رہا ہے
ہم ابھی بی ٹیک میں نہیں ہیں ہم ابھی ڈپلوما میں ہے بی ٹیک میں بعد میں جائیں گے
ڈپلوما کر کے کتنا سال لگے گا بی ٹیک کرنے میں
ڈپلوما کا تین سال لگے گا بنا ڈپلوما کا چار سال لگے گا ہ
اچھا ویسے کوئی زیادہ پرابلم نہیں ن ہوتا
نہ کچھ نہیں ہوتا بس آپ پڑھیے دھیان دینا ہوتا ہے یہ کچھ ہوتا ہے اسائنمنٹ زیادہ لکھواتا ہے سب
اسائنمنٹ تو انگلش میں ہوتا ہوا تب ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو